السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام رھائی جان
اور بتائیے جناب کیا حال ہے آپ کے
جی جناب ہمارے حال بالکل صحیح ہے اور آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے
ہمارے حال بھی بڑے اچھے ہیں آپ بتائیے امیر آپ کے ا میں آ کو کال اور پریوار کے سبھی سدسیہ ٹھیک ہے یا نہیں
جی جناب ہمارے امی ابو بالکل ٹھیک ہے
اچھا بالکل ٹھیک ہے ہمارے بھی امی امبو کیا آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے امی ابو اور ہمارے پریوار کے سدسیہ کیسے ہیں
جی ہم ضرور پوچھیں گے آپ کیا آپ کے پریوار کے لوگ امی ابو اور پریوار کے لوگ ٹھیک ہیں
جی جناب ہمارے اور ہمارے پریوار کے لوگ سبھی بڑے اچھے ہیں ان کی طبیعت اور ان کی مزاج دونوں اچھے ہیں
جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ کچھ آپ کچھ دن پہلے کہیں گھومنے گئے تھے
جی جناب ہم تو گئے تھے مککہ مدینہ گھومنے گئے تھے اور ہم مکہ مدینہ گئے تو ضرور پر ہمارے کچھ حواب اور ہمارے امی ابو کے ساتھ
جی جناب آپ کو کیسا لگا وہاں جا کر کے
ہمیں وہاں جا کر بہت اچھا لگا ایسا لگا کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں چ مطلب کچھ بہت اچھا احساس ہو رہا تھا
جناب یہ بہت یہ تو بہت اچھی بات ہے جناب آپ کے مدرسے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں
ہاں جناب ہمارے مدرسے کی چھٹیاں تو بہت ایک مہینہ آج سے ایک مہین پہلے نہیں نہیں آج سے ایک مہین پہلے ہوئی پر دو دن ابھی بچی ہوئی ہے ہماری چھٹی یہاں ختم ہونے میں
جناب ہمارے تو ابھی بہت دن بجے ہوئے ہیں
کیا آپ کو آم اور لیچیاں پسند ہیں
جی یہاں جی جناب ہمیں آم اور لیچیا بہت پسند ہے
آپ کے امی ابو کو آم اور لیچیاں پسند ہے
جی جی جناب ہمارے امی ابو گوا ہم جی بہت پسند ہے کیا آپ کے امیاں ربو کو آم اور لچی پسند ہے
جی جناب
س
ہمارے بھی امی ابو کواں لیچیا اور پسند ہے ہمارے بھی امی ا بوکوں
ج ہم ہمارے بہت بڑا باغیچہ ہے رام گڑاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آ اور آپ کے امی ابو کے لیے بہت سارے آم بھیجے کیا آپ ابھی یہیں پہ ہیں یا
جناب نیکی اور پوچھ پوچھ ہم ابھی یہیں پہ ہیں ہم ابھی دبئی نہیں گئے ہیں ہم ابھی بہار میں ہی ہیں اور ہمارے نزدیکی مدرسہ جو ہے ہمارے اس میں ہماری ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں اس کے لیے اور میں نے آپ کو شاید ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ بس دو دن بچی ہوئی ہے ہماری چھٹیاں ختم ہونے کے لیے تو میں گیا تو تھا دبئی پر میں وہاں سے واپس آ گیا
جی ذرا ہملے الیکٹرانکس آئٹم چاہیے تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ دبئی ہم آپ کے ہی
پھر سے بتائیں گے
یہ نہا ہم چاہتے ہیں کچھ میں اپنے لیے ایک فون لینا لینا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آب جب دبئی جاؤ
تو آپ کا تو دبئی میں ایک دکان ہے نا
ہاں رہ ت دان دبئی میں
جی جناب ہم نے آپ کے
برج خلیفہ کے سیدھے سامنے میرا ہی دکان ہے
ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم نے آپ کے دکان کا بہت نام سنا ہے
ہاں ہماری دکان سوشل میڈیا پہ بھی فیمس ہے
اب ہم چتے ہیں کہ ہمیں جو فون کا کے بارے میںھ فون کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں
جی بالکل ہم استعمال کرتے ہیں آئی فون سیونٹین پرو میکس اور ایک سیمسنگ کا فلپ فون مطلب ہے ٹھیک ہے وہ یوز کرتے ہیں دونوں فون مطلب بہت اچھا ہے اور ایک میرے پاس سیمسنگ کا ایس ٹوینٹی فائیو الٹرا بھی ہے تو میں اپنے ایک پرینس کے حساب سے آپ کو بتاؤ گا کہ آپ سیمسنگ کا ایس ٹ سکس الٹرا لے لیجے
جی جناب ہمارے پاس تو وہ پہلے سے ہی ہے
نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس تو موٹرولا ایس فیفٹین
نہیں جناب ہمارے پاس ایم الیون ہے
اچھا آپ کے پاس ایم الیون ہے نہیں نہیں آپ کے پاس ایم فائیو بی ایم ڈبلو ایم فائیو ہے ناپ کے پاس
جی جناب ہم نے بہت دن ہو گئے ہمیں لیے ہوئے ن جتنے وقت ہو گئے تبھی بھی ہماری گاڑی اتنی اچھے سے چلتی ہے آپ اگر ہماری گاڑی میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا نئی گاڑی ہے
آپ دبئی کتنے دفعہ گئے ہیں
را ہمارا تو بزنس چلتا ہے اور ہم ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں بہت پرھر جا چکے ہیں جناب دبئی
ارے ہاں ہم نے بھی سنا ہے کیا آپ کا دبئی میں پل سے ٹائ کا بزنس چلتا ہے
م آپ ج بھی بول رہے ہو
جی جناب
ج مجھے گیانیا تھا تھوڑی دیر پہے
جی جناب وہی ہم بیچتے ہیں نا دبئی میں
نہیں جناب ہم تو جنزل میں ات نہیں نہیں نہیں جناب ہم تو ج الیکٹرانکس جو ہے آپ جو بول رہے ہیں جنرم الیکٹرانکس وہی دھندا کرتا ہے جی مطلب وہی آپ اس کے مالک ہیں نا آپ وہی دھندا کرتے ہیں اا
ہ مالک مالک آدمی تو پیسہ بیچ بھی لے گا ادھر ادھر ارے آپ کو ایک چیز پت ہے ہمارے اس روم میں جو آئرن ہے اس کا وائر کٹا ہوا ہے اسی کے لیے آئرن نہیں ہو پا رہا تھا
چاوجنا ایسی بات ہے تو آپ کے پاس تو جناب اتنا پیسہ ہے اپ کیا کرو گے آپ ایک نیا لے لو
اچ آپ تو ایک بار جذرا سا ایک دفعہ ایک چیز بتائیے آپ کی مولوی صحب سے آپ کی بات ہوئی
جی جناب ہمارے مولوی صاحب سے ہماری آج بات ہوئی تھی مولوی صاحب ہم پہ بہت زیادہ مولوی صاحب ہم سے بہت زیادہ ناراض ہیں
ہاں کیونکہ آپ جو کرم کرو گے اس کے تو اپ نے دبئی میں جو نیا بزنس کھولا ہے وہ سن کے تو کوئی بھی ناراض ہو جائے گا
جناب آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں اب
یہ لمٹ تو دس منٹ کی ہے
ج جناب آپ نے کیا کہا
لمٹ تو ہماری دس کی ہے اور ابھی تو آنکھ ہی ہوئے ہیں ابھی دو دو دو باقی ہیں ابھی
جی جناب ہم جانتے ہیں یہ بات
تو آپ کیوں پچے لوگ لوگ بول رہے ہیں تو آپ پہلے ایک بات سمجھ لیجیے ا کہ آپ نے آج کی تاریخ کس کے ساتھ کی
تاری ہم نے اپنی امی اور ابو کے ساتھ کی ہے
اچھا ہم نے سنا کہ آپ مشورے میں گھوم رہے تھے آج اپنے مشورے پہ گئے تھے
جی جناب
اچھا آپ کو مشورے کا مطلب پتا ہے ذرا ہمیں سمجھائیے گا
جاوزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے
اچھا کہاں چلے گیا بتائیے کیا
جی جنا ہمارے امی نے ہمیں بلایا تھا ہم اس کے پاس چلے گئے تھے
اچھا ہمیں پتا نہیں تھا اچھا آپ کا کوئی کام ہو کیا ابھی تھوڑی دیر میں
جی جناب ہمیں تو اپنی مدرسہ کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور کچھ وقت میں ختم ہو جائیں گی اور ہمیں ابھی کہیں گھومنے بھی جانا تھا
اچا تو ہم آپ کا زیادہ دینا ہم ہم آپ کا زیادہ دیر نہیں بس چالیس پینتالیس سیکنڈ لیں گے
جناب ہم بھی آپ کا ج نہیں ہم داس زار آپ کا پچاس سیکنڈ لیں گے
جنا بھی ہاں تو اب ہمارے پاس بچ گئے ہیں کتنا سمے تیس سیکنڈ باقی ہے تو ہم آتے ہیں ت سب ل ل ل گے بسے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ صبح میں کیا ناشتہ کریں گے کل چیلا
جی جناب آپ کو کیسے پتا ہے یہ بات
ہماری مولوی صاحب سے بات ہوئی تھی تو مولوی صاحب نے ہمارے پاس ایک جادو کرنے کا ایک طریقہ بتایا اچھا آپ وہ سب چھوڑیے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے متر کا نگاہ ہے تو آپ اس میں آمنترت ہیں اور ان کی معاشرہ ان کی اسکول کی ہی ایک دوست ہیں جن سے وہ بے انتہا محبت کرتے ٹھیک ہے جناب ہماری امی بلا رہی ہیں
جی جناب
یک ہے اللہ حافظ خدا حافظ
ج جنا
ٹھیک ہے